جی اب ٹھیک ہے
ہاں یار بالکل ٹھیک ہے آپ سناؤ آپ ٹھیک ہو
جی شکر آپ نے اتنے دنوں سے کال نہیں کیا کہاں تھے
میں بزی تھا مجھے دو چار جگہ پر جانا تھا اسی لیے میں نے نہیں کیا تھا اج میں گھر پہ ہی ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کر لیں گی
اچھا کہاں تھے آپ
ہاں گھر میں سب ٹھہرے سے ہیں سب ٹھیک ہے ماں باپ ٹھیک ہے پابا یہ بھائی ٹھیک ہے
جی شکر اللہ
چلو ٹھیک ہے یار مسئلہ کیا تھا مجھے جانا تھا مجھے جانا تھا پہلے کل نے کل کل کہاں پہ بھیٹھ تھا ہاں کل مجھے جانا تھا بٹمالو بائی پاس بھیہ جانا تھا مجھے وہاں پہ تھوڑا سا کام تھا مجھے وہاں دو گھنٹے لگ گئے
اچھا
پھر وہاں سے گزرا تھا تو پھر جانا تھا وہاں پہ کیا نام ہے رام باغ سال نو وہاں پہ ایک بندے سے ملنا تھا اس کے ساتھ بات کرنی تھی وہاں پہ بھی لگا آیا ایک دو گھنٹہ وہاں سے بھی آیا تھا ہاں گیا تھا میں درگاہ خانہ مولا ہاں پھر بی وہیں پہ تھا شام کو آیا وہاں سے مجھے وہاں پہ تھوڑا سا ابھی کام تھا وہاں تو وہش ہاں تھا تو لیکن کل بہت گرمی تھی جب واپس آیا تو بعیر میں میں گھر پہ ہی رہا تھا سوگئے ب گرمی بہت تھی گرمی بہت تھی ہاں گرمیمی تھی لیکن آج ٹھنڈی ہے شکر علاقہ ہے ٹھنڈی ہے آج آج اگر ہم باہر نکلیں گے بھی تو اچھا لگے گا
اچھ
اچھا آپ سنا آپ نے کیا کیا ہے پھر
کچھ نہیں میں کیا کرتا
گھر سے باہر نہیں نکلی کیوں گرمی کی وجہ سے یا اور
گرمی گرمی گرمی بہت ہی برسوں سے آج ٹھنڈا موسم ہے
گرمی ہی رہنا چاہیے وہ ٹھیک ہے کیونکہ بہر دور بھی ہوتی ہے زیادہ گرمی بھی زیادہ اس ہیٹ زیادہ ہو چی ہے
جی
نہیں لگتا ہے انسان پریشان ہو رہا ہے اتنی گرمی تھی کل اتنا تھا کل اتنا تھا کچھ مت پوچھو اتنی گرمی تھی کل بہت ہی بہت رات بھر بھی تھا جو دن میں تھا وہی رات میں بھی تھا توڑا لیکن صبح آج صبح سے ٹھنڈی ہے بارش بھی پڑ گئی ہے اور ہاں اور آج مجھے اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو آپ نے س لے جاؤں گا میں آ جاؤں گا پھر وہ آپ جائیں گے نا آج ہم جائیں گے دن بھر ہی ابھی کھانا کھائیں گے اس کے بعد جائیں گے کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے جہاں بی بھی دل جائے گا اچھا لگے گا ہاں اچھا لگے گا یہ مسم اچها ہے ہیں آج لوگ باہر نک لیں گے کیونکہ دھوپ نہیں ہے آج
اچھا
کل مجھے جانا تھا ادھر گری جانا تھا کل مجھے میری بہن نے مجھے کہا کہ ہمیں جانا ہے اپنی فیملی کے ساتھ گریز آپ بھی آ جاؤ
اچھا
لیکن میں وہاں پہ نہیں تو پھر اس نے رات کو مجھے ویڈیو کال کی ہے وہ لیٹ پہنچ گئے وہاں پہ لیکن وہاں پہ ان نے اپنے ساتھ ٹینٹ لیے تھے وہ ٹینٹ پہ رہ گئے تھے ٹینٹ میں ہی اس نے ویڈیو کال کی ہے اندھیرا تھا لیکن پھر میں نے اسے کہا تھا آپ بتاؤ کیسا لگ رہا ہے بول بہت اچھا ہے یہاں سکون ہے بہت اچھی جگہ ہے گریز گئی تے وہ
اچھا
ہ اب وہ دو تین دن کے بعد آ جائیں گے وہاں سے آج بھی ان کے ساتھ بھی جو کافی بات ہوگی ہاں ایسا ہے آج میں جاؤں گا وہاں ہاں آج میں جاؤں گا آج میں جاؤں گا اگر ایسا ہی موسم رہ گیا ہے تو دو تین بجے کے بعد میں جاؤں گا ا حضرت بل
جی
تو وہاں میں فشنگ کے لیے جاؤں گا وہاں پہ
اچھا
مچھلی یاپا کے لی جاؤں گا میں وہاں پہ کیونکہ وہاں جس جگہ پر بھی بیٹھیں گے اچھا رہے گا کیونکہ موسم ٹھنڈا ہے
اچھا آپ گرییز کیوں نہیں گئے ان کے ساتھ آپ گریز کیوں نہیں گئی اپنی بہن کے ساتھ
میں اس لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا کام تھا وہ ابھی اس وقت مجھے کام پہ جانا ہے جی فتح قدل پہ جانا ہے مجھے وہاں پہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا کام ہے وہاں پہ مجھے جانا ہے وہ کام ختم کر لوں گا میں وہاں سے پھر آ جاؤں گا بیڈ میں کھانا کھاؤں گا اس کے بیڈ میں نکلوں گا درگاہ کیونکہ مجھے کام تھا اس لیے نہیں گیا تھا گریز نہیں تو میں جاتا تھا گریز دو تین دن کے لیے میں وہیں پہٹھہرتا بہن کے ساتھ ان کی فیملی وہاں جیجا بھی ہے وہیں پہ بچے بھی ہیں وہیں پہ لیکن وہ کل یہاں سے نکلے ہیں شام کو پہنچ گئے ہیں وہ وہاں پہ
اچھا کتنا ٹائم لگتا ہے سری نگر سے گریز تک
اگر ہم جائیں گے وہاں پہ اگر ہم اچھھی طریقے سے گاڑی تیز کو نہیں چلائیں گے تو پھر ہم آٹھ گھنٹے تک پہنچائیں گے وہاں پہ آٹھ گھنٹے لگ جائیں گے
اتناتنا
کیونکہ اپنی نا اپنے حساب سے جب چلیں گے نا وہی تو دوسری بات ہے دو تو بگ بیتے ہیں کہ ہم تیز چلائیں گے گاڑی کو لیکن وہ راستہ جتنا اچھا ہے اتنا بھی خطرناک بھی ہے
اچھا
جتنا وہھا اچھا ہے خان راستہ
جی
اور اگر آہستہ آہستہ اس راشتے پہ ہم چلیں گے
جی
توور آتا بہت خوبصورت لگے گا ٹھیک ہے کہ یہ زیادہ ہے بہت ہے مجھے پتا نہیں ہے دو سو کلو میٹر ہے کتنا ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے وہ پہاڑی پہ ہے نا پہاڑی کی طرف جا کے ہیں گاڑی اوپر جاتی ہے
ایک س میں آپ کو بولتا ہوں کتنا
یہ مجھے پتا نہیں ہے وہ کتنی دو سو کلو میٹر ہے کتنا ہے یہ مجھے یاد نہیں ہے
ایک ایک سو چبیس کلو میٹر ہے ہاں پانچ گھنٹے لگیں گے
پانچ گھنٹے لگیں گے
بالکل
پانچ گھنٹے لیں گے وہاں تک پانچ چھ گھنٹے لگیں گے نا اپنے حساب سے جائیںے نا چھ گھنٹے لگ گے یں گے رستے میں کسی جگہ پر روکیں گے بھی پانی بھی پئیں گے چاہے کب بھی پی گے کولی سا چھ سات گھنٹے لگیں گے وہاں تک لیکن جگہ ا جانا پڑے جانا چاہیے کبھی اگر آپ کو بھی خیال آ جائے گا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے سھ جائیں گے تو وہاں پہ آہستہ آہستہ جانا یہی سے نکلنا ہے آہستہ آہستہ جانا ہے تاکہ آپ راستے کا جو لطف ہے وہ اٹھا رہیں گے یا خوبصورتی جو ہے نا وہ اف واؤ سمجھ میں آ جائے گی جب تیز چلیں گے نا ہمیں نہیں ہوتا ہے دایاب پ دائیں کون سی جگہ ہے بائیں کون سی جگہ ہے پہاڑی کہاں پہ یہ پتا نہیں چلتا ہے جب آئیسے سے چلتے ہیں تو آہستہ آہستہ یہ سمجھ میں آتا ہے کس راستے سے جاتے ہیں کتنی خوبصورتی ہے یہ نظر آتا ہے سمجھھیے نا آپ ایہسہ ہے
اور سنائیے
ہاں کبھی کبھی یہ کو گیا انشاء اللہ ہم جائیں گے پہلگام جائیں گے ہ تو میں اس وقت آپ کو دعوت دوں گا آپ کی فیملی والدین کو بھی ماما کو بھی بھائیوں کوئی بھی دعوت دوں گا ہم دو فیملیا آ جا کر دو تین دن پہلگام ٹہریں گے دو چار دن ابھی ٹائم نہیں ہے ابھی وہاں یاترا ہے یاترا ختم ہوگی تو اس کے بعد جائیں گے وہاں پہ امر ناتھ یاترا جو ہے نا وہ وہاں پہ ہے کیونک اس وقت جو موسم ہے وہاں کے جو وقت جو باہر سے آتے ہیں یاترا کے لیے وہ بہت بڑی بھیڑ ہوتی ہے وہاں ٹہرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے
اچھا پہلگام کتنا دور ہے ادھر سے
کھانے کے لیئے کچھ اچھا بھی نہیں ملتا ہے یہ دو مہینے کا مہینہ جو ہو تھا نا وہاں پہ یہ یاترا ان کے لیے جو ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو آتے ہیں ٹورسٹ وہ اچھی طریقے سے بیٹھتے ہیں وہاں پر من پسند کھانا کھاتے ہیں ہم اگر جائیں گے وہاں پہ ہم بھی من پسند کھانا کھاتے ہیں کیونکہ اس پہ خالی ٹوریزم ہوتا ہے لیکن جب یہ ہوتا ہے یہ آتا ہے نا غلبی میں آتا ہے یہ زیادہ آتے ہے پندرہ بیس گاڑیاں پچیس گاڑیاں دن میں آتے ہیں تیس گاڑیاں آتے ہیں دن میں کم سے کم دو تین ہزار دن میں پہنچ رہے ہیں وہاں پہ اس لیے وہاںہ پوری جگہ نہیں ملتی ہے کشمیری اس لیے یہاں وہاں پہ نہیں جاتی ہیں ان ڈیڑھ مہینوں میں اس کے بعد جب یاترا ختم ہو جائے گی جب وہ واپس آئیں گے وہاں سے پھر جائیں گے کشمیری پ ایسا بہدر گا یہس ہے یہاں سے سری نگر سے لگ بھگ نائنٹی کلو میٹرس پلس نائنٹی نائنٹی نائنٹی فائیو کلو میٹر اس سے ہاں جہاں سے میرے ایک ہوں ج جگہ پہ میں رہتا ہوں وہاں سے کم سے کم نائنٹی فائیو سمجھو ہنڈریڈ کلو میٹرس ہیں لیکن اس میں ایک جگہ کیا کیا کر لیں گے ہم اگر ہم یہاں سے نکلیں گے تو ہم اننت ناگ میں رکیں گے وہاں سے ہم جائیں گے ہوٹل کے پاس پہلے چائے پیئیں گے پانی پیئیں گے کسی کو باتھ روم میں جانا ہے باتھ روم بھی جائیں گے وہاں سے پھر وہاں سے اٹھا کر سیدھا پہلگام جائیں گے پہلگام کےے ہم پہلےسٹ کریں گے اس کے بعد وہاں پہ ریسٹ کتنا آدھا گھنٹے تک پہلے تو اس کے وت ہم کیا کرتے ہیں پھر ہوٹل کے ہوٹل والوں کے پاس جاتے ہیں کہاں پہ کمرہ ملے گا وہاں کمرہ لیں گے دو دن چار دن کتنا دن پروگرام ہے اتنے دن کے لیے ہم وہاں پہ
چ کہہ رہا ہوں کتنا ٹائم لگے گا یہاں سے وہاں تک
یہاں سے میں بتاؤ نا یہ اس وقت ٹرانسپورٹ تو کشمیر میں زیادہ ہے
اچھا
سنڈے ہو یا منڈے ٹرانسپورٹ تو زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جو اگر ہم سیدھے ہائی وے کی طرف جائیں گے تو ڈیڑھ گھنٹہ ہمیں اسلام آباد تک لگے گا ٹھیک ہے
وہاں سے ہمیں ایک گھنٹہ لگے گا پہلگام تک کیونکہ جو راستہ سری نگر و اننت نگ ہے نا وہہ زیادہ ہے وہ ففٹی فائیو کلو میٹرس ہیں اور اور جو راستہ وہ سے ہے یہ ہے اسلام آباد اننت ناگ ٹو پہلگام گت تھٹی فائیو ت تھٹی فوٹی کلو میٹرس آ یہی سمجھو کہ نائنٹی پلس آ ہے
تو کتنا ٹائم لگے گا ٹوٹل
ڈھائی گھنٹہ لگے گا ڈھائی گھنٹہ تین گھنٹ لگے گا اگر چائے بھی پئیں گے تین گھنٹہ لگے گا
اچا
اپنے حساب سے جانا اپنی مرضی سے جانا ہے گاڑی کو تیز نہیں چلانا ہے ن م اچھی طریقے سے ہے نا انجوائے کرنا ہے اچھی طریقے سے یہ نہیں سوچتا کہ جاں جو رستہ تین گھنٹے کا ہوگا وہ میں گاڑی میں ایک گھنٹے میں طے کروں گا ایسا نہیں ہے ایسا نقصان ہے نائنٹی نائن پرسینٹ نقصان ہے ہاں بولو
بعد میں بات کرتے ہیں مجھے ممی بلا رہی
بعد میں کرنا ہے بات چلو ٹھیک ہے میں فون خود کروں گا یا آف کریں گے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے چلو ٹھیک السلام علیکم